اسل جی
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
جی اور بتائیں کیسی ہیں
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ کیسی ہو
جی باجی بس سب بڑھیا ان شاء اللہ سب اچھا ہے یہاں پر اور بتائیں وہاں پہ موسم کے کیا حال چال ہیں یہاں تو بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے
ماشاء اللہ آج تو یہاں بھی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور گرمی بھی نہیں ہے ماشاء اللہ سے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مطلب ایسا ہے کہ مطلب آپ کہیں گھومنا چاہو تو جا سکتے ہو میں نے کہ چلو آج کہیں ہو کر آتے ہیں
آ جؤ بجی ہے یہ آ جاؤ یہاں پہ دونوں ساتھ چلیں گے
جی جی انشاء اللہ ضرور پاتا ہے موسم کے چکر میں نا کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے نا وہاں بھی جانا ہم کینسل کر دیتے ہیں کہ چلو نئی گرمی ہو رہی ہے اور ابھی بیچ میں تو بہت گرمی تھی بچ ے بھی کہیں جاتے ہیں اسکول سے آ ایسے تھک جاتے ہیں جیسے مان ان سے کتنے محنت کرائی ہو
جی جی باجی بالکل درست فرماری ہیں موسم کا ہمارے جیون پہ کتنا اثر پڑتا ہے دیکھو اللہ تلا نے کتنا کچھ بنایا ہے لیکن یہ موسم کی جو تبدیلی بنائی ہے نا یہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے پورے انسان کی زندگی بنا کے رکھتی ہے
بالکل
انسان کی زندگی بدلتی ہے نا کہتے ہیں کہ پل میں تولہ پل میں ماشا وہ والی حالت ہے موسم کی بھی آپ دیکھو میرا بھی سیم یہی حال ہے میرا کیا ہوتا ہے کہ اگر بچوں کہتے ہیں باہر جانے کے لیے تو میرے سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی پاتی ہے اب موسم اور ایسے مطلب ہونا شروع ہو جاتا ہے میرا تو شریر ایک دم گرم ہو جاتا ہے گرمی کجلی اتنی پریشانی ہوتی ہے اب اگر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو باہر جانے کا دل کرتا ہے باہر کا کھانے کا بھی دل کرتا تا ہے اور یہ بھی من کرتا ہے کہ گھر میں مطلب جیسے چھت پہ سردیوں میں تو ہم وہ لگا لیتے ہیں سگڑی وغیرہ اس پہ بنا لیتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے وہ اور بچے بھی نا پارک میں گھومنے جا پاتے ہیں جیسی گرمی آتی تی ہے نا بچوں کو بھی باہر نہیں نکالتی میں تو
بالکل بالکل میں نے بھی کہا بچوں سے چلو آج موسم تھوڑا اچھا ہے چلو کہیں شام کوہو ک آتے ہیں باجی وغیرہ کے گھر پہ کی کیو ک نا ویسے تو کل بھی دیکھو اتنا موسم خراب تھا اتنی گرمی تھی اور رات میں تو اتنی گرمی ہو جاتی ہے نا کہ بس اگر اے س گھر میں نہ ہوناا تو تو بس ہمارا حال برا ہو
جی باجی دیکھو آج کل ہم لوگ جو ہے مطلب جو آج کل کا ٹائم چل رہا ہے ہماری جو یہ نسل چل رہی ہے یہ تو یہ تو بنا اسی کے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور ہم دیکھیںے ہم بھی اپنے بچپن میں رہے تھے اپنے والدہ کے ساتھ مجھے آج بھی یاد ہمارے گھر میں کولر بھی نہیں تھا ایک کولر بھی ہم نے بہت مشکل سے لیا تھا بہت زضد کر کے ایک کہی ہم نے اپنے ابو سے کہا تھا کہ ابو کولر لے لو کہے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ گرمیوں میں چھتوں پہ چلے جاتے تھے اور چھتوں پہ اللہ تعالا کی اتنی خوبصورت ہوا چلتی ت کہتے ہیں نا وہ ٹنڈی ٹھنڈی ہوا تو اس کی نعمت ہے اور اس کی نشانی ہے مطلب ایسے ہی مزہ آتا تھا کی پوری چھت ہم لوگ صاف کرتے تھے ٹھنڈے پانی سے پھر ہم سویا کرتے تھے اس پہ تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی
ہاں اور پہلے ماشاء اللہ سے گھر بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے نا تو ہوا ماشاء اللہ سے پ قدرت کی ہوا سامنے آتی تھی اب کیا ہوتا ہے بڑے بڑے گھر بن چکے ہیں گلیاں دب سکی ہے اور اس میں نا ہوائیں نہیں پار ہو پاتی ہیں تو لوگوں کو نا پھر ضرورت پڑتی یہ ا سی کی کولر کی پنکھے کی پہلے تو بنا ان چیزوں کے گزارا ہو جاتا تھا آسانی سے
جی جی با جی بالکل درست فر ما رہی ہیں آ پ دیکھیے پتہ ہے کتنے گرمی سردی بارش ہوا بدلتے ہوئے موسم میں نا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں یہ جتنا بھی سب کچھ مطلب اتنا موسم چینج ہو رہا ہے اور دیکھو ہر انسان کو میں تو کہ ہر انسان کو ہر موسم میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چاہے کیسا بھی مو سم ہو چاہے ہماری ہماری زندگی میں کیسا بھی موسم چل رہا ہو اور یہ جو بارش کا موسم ہوتا ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موسم ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیکھ زین کتنی ہریالی ہو جاتی ہے ہم سب کتنے خوش رہتے ہیں
بالکل فرمایا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی مس کراتا ہے اور پتہ ہے ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں وہ کیوں کہ ہم جیسے ہمارے گھر تو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمارے سر چھت دے رکھی ہے پانی نیچے ہو تا ہے کچھ بھی ہے لیکن جو غریب گربا ہے جو سڑک کو پر آتا ہے جن کا گھر چھوٹا ہے پانی گھر میں آ جاتا ہے وہ بہت جلدی بارش دیکھ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں مطلب
جی جی جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیکھیے بہت ڈر بھی لگتا ہے
بالکل بالکل لیکن اللہ تعالی فرم ہاں سلام نہ آ جائے اور پھر آج کل نا بہت جلدی جلدی گھر بیٹھ جاتے ہیں اگر ایک دو گھنٹے لگاتار بارش ہوتی ہے کیونکہ اب نہ مرمت مکانوں میں وہ مرمت نہیں ہو پاتی ٹھیک سے وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی یہ جو پہلے ہوتیے تھے مجبوط مضبوطی کے لیے اب کیا ہوتا ہے کبھی بھی آپ سن لو بارش کا سیزن لگتا ہے کہیں پہ مکان گر گیا کہیں پہ فیکٹری گر گئی کہیں اسکول بیٹھ گیا مطلب کچھ نہ کچھ کیونکہ نا پہلے کی بات ہی کچھ اور تھی اب سارے سامانوں میں کچھ نہ کچھ نا ملاوٹ ہے اور نہ وہ کاریگر رہے
جی جی جی جی با جی بالکل صحیح کہہ رہی آپ دیکھیے بارش تو میں کہ تو رہی ہوں بارش اللہ کی رحمت ہے پر یہ پتہ نہیں کس پہ برسے کئی لوگوں کے لیے یہ جو ہے رحمت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ تو اللہ کی مار پڑ گئی یہ بارش اتنی زیاد دہ ہو گئی ہمارے گھر کئیوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں مطلب کہتے ہیں موسم میں تو تبدیلی ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے پر بارش سے کتنے لوگوں کو پائلا فائد فائدہ ہوتا ہے دیکھیں فصلیں اگتی ہیں انسان اور جانوروں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے سب کو گرمی سے راحت ملتی ہے اور بارش کے وقت تو دعا کرنی چاہیے کہتے ہیں بارش کے وقت اللہ تعالی سے اگر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ
وہ قبول ہوتی ہے بے شک بالکل درست فرمایا لیکن وہی ہے نا کہ ہم لوگ نا بارش کو دیکھ کے پانی کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں جیسے گرمی کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ہائے اللہ اتنی گرمی کیسے ہو رہی ہے وہی نا جس مطلب انسان اتنا وہ ہوتا ہے نا فرمان کہ اگر سردی ہے موسم ٹھیک ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے اگر اسے سردی میں اسے دھوپ نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے گرمی زیاد گرمی زیاد دہ مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ انسان تو نا فرمان ہے
جی جی میرے شوہر بھی یہی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا سب سے اوپری منزل پہ رہتی ہوں گھر میں تو میں گرمیوں میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں اتنی پریشان میرے شوہر کہتے ہیں تم تو ایسے ایسے کپڑے پہنتی ہو میں نے کہا یا اللہ جانتا ہے میں نے کہا کہ میں یہاں کیسے رہ رہی ہوں میں نے کہا اوپر سے سیدھی دھوپ آتی ہے اور پورے ہمارے گھر کے اندر دھوپ آتی ہے اور سردیوں میں میں دوسری طرف اس دھوپ لیے ترس جاتی ہوں
بالکل بالکل
مطلب چھت پہ جانے کا مطلب ہے کہ پوری چھت صاف کرنی پڑے گی میں صبح جا کے اپنی چھجے پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آتی ہے میں نے کہ یہ اللہ کیسا انصاف ہے تیرا جب چاہیے تب ملتا نہیں ہے اور جب نہیں چاہیے تو بھر بھر کے دیتا ہے
تبھی تو کہا اللہ تعال نے کہ آپ ہر حال میں شکر ادا کرو آپ کبھی یہ مت بولے کہ مجھ پہ یہ نہیں ہے مجھے یہ چاہیے تھا کیونکہ تم شکر کرتے رہو گے ساری چیزیں آسان لگنے لگیں گی
جی باجی پر اب تو یہی ہے میں تو کہتی ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہر موسم جو ہے نا اسی کی اس کی قدرت کی نشانی ہے چاہے زیادہ گرمی میں ہو چاہے زیادہ سردی ہو بس ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے پانی زیادہ پیے اور بارش میں دیکھیے کتنے وائرس کتنے کس طریقے کی بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں ان سب سے بچیں اپنے آس پاس صاف صفائی رکھیں دیکھیے بارش کا موسم م ہوتے کے ساتھ دل کرتا ہے کہیں گھومنے جائیں کچھ اچھا اچھا بنائے کھانے کے لیے دیکھیے اندر سے خود ہی نہیں آتی خوشبو ہاں
اور موسم تو دیکھو قدرت کی دین ہے اللہ تعالی کے بنا تو کہتے ہیں نا ایک تین کا بھی نہیں ہل تھا پل میں چاہے وہ گرمی کر دے پل میں چاہے وہ سیلاب لا دے وہ سب اس کے اوپر ہے بس یہ کہ جب موسم موسم بدلتا ہے نا تو پھر ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہوا چلو کچھ کھا لیتے ہیں خود بخود نا ماحول میں مطلب ہمارے اندر نا بدلاؤ آ جاتا ہے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو کچھ اچھا کھے کا دل گھومنے پھرنے کا من قدرتی ہو جاتے ہیں کہ چلو کہیں یہ سے چلتے ہیں
جی جی بہت زیادہ ایون پت ہمارے تو بچوں کا یہ دل کرتا ہے وہ تو کہتے ہیں امی جیسی بارش کی ہوا مطلب بوندا باندی پڑتی ہے نا وہ تو کہتے ہیں امی سموسے بنا لو کہتے ہیں کہ میں سموسے بنا لو میرے بچوں کو تو اتنے پسند ہیں بہت زیادہ وہ تو پتا نہیں کیا ہے اگر نہ بناؤں تو باہر سے منگا منگا کے کھاتے ہیں میں نے کہا یار یہ بارش پڑتی ہے اور بارش کا یہ نقصان بھی ہے باجی جتنے بھی پاپڑ وغیرہ وہ سامان منگا کے رکھا ہوتا ہے تو وہ سیلنے کا بڑا ڈر رہتا ہے
ہاں یہ تو ہے بارش میں سیلن بہت جلدی آتی ہے
جی کوئی بھی چیز کھلی رکھ دو کچھ بھی چیز اس میں فورا نمی پکڑ لیتی ہے اب بس یہی ہے کہ میں تو کہتی ہوں یہ بارش ہے سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے سب کے لیے جسے کہتے ہیں نا سب خوش ہوں اس بارش میں اور کیا چاہیے ہریالی موسم ہریالی چیزیں دیکھ کر دیکھوں بارش کے اندر کتنے جلدی پھل پھول اگتے ہیں آپ نے دیکھا ہے باجی بارش میں آپ کوئی بھی پودا لگا دو کتنی جلدی بڑتا ہے
ہاں ماشاء اللہ اور دیکھو یہ کھیتی باڑی کے لیے کتنی مطلب فائدے مند ہوتی ہے اگر یہ نہ ہونا تو تو ہم تو مطلب کھان پان کے لیے اپنے ان کے لیے پریشان ہو جائےیں ہے نا کیونکہ اگر یہ کھیتی نہیں ہو پائے گی فصلوں کو پانی نہیں ملے گا ٹھیک سے تو پھر ہمیں ان کہاں سے ملے گا
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں باجی
چیز بنائی ہے نا کہیں نہ کہیں ہر ایک چیز ہم لوگوں سے جڑی ہوئی ہے بس ہم ہمیں لگتا ہے کہ کہ نہیں یہ ہم سے نہیں جڑی ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے
نہیں نہیں باجی پتہ ہے میں تو بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ بارشوں کے ٹائم پہ تم پیڑ ضرور لگاؤ مطلب جو بھی تم کھاتے پیتے ہو ان کے بیجوں کو ڈالو میں نے کہا جب یہ اگیں گے یہاں سے پھلیں گے پھولیں گے نا پرندہ کوئی بھی آ کے بیٹھے گا کوئی پ انسان آ کے بیٹھے گا اس کی چھاؤ میں تو میں نے کہا دھو وہ تمہیں یاد کرے گا بس یہی ہے کہ بارشوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو گھر کی کچھ نہ کچھ نئی نئی فرمائشیں چالو ہو جاتی ہیں مجھے لگ رہا ہے شاید باہر بارش آ رہی ہے باجی میں کپڑے سمیٹتی ہوں
چلو ٹھیک ہے پھر ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کب چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ خدافظ